ٹو وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں تم سناؤ کیسی ہو
میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا اور بتاؤ
بس کیا کر رہی تھی
میں بیٹھی تھی اور آپ اسکول گئی تھی
جی ہاں میں گئی تھی
اچھا ٹھیک
آپ گئی تھی
ہاں ہاں میں بھی گئی تھی اور
بس مجھے اپنے پرانے اسکول کی دوست لوگ یاد آ رہے تھے
چلو آج پھر ہم اسکول لائف میں بات کریں
جی ہاں اور اسکول سے واپس آتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ اسکول لائف کتنی خوبصورت اور یادگار ہوتی ہے
بالکل صحیح کہا تم نے اسکول لائف انسان کی زندگی کا سب سے حسین دور ہوتا ہے اسی دور میں ہم سیکھتے ہیں دوست بناتے ہیں اور اپنی شخصیت کو نکھارتے ہیں
مجھے یاد ہے جب ہم پہلی بار اسکول گئے تھے کتنا عجیب لگتا تھا نئے لوگ نئے ٹیچرس اور نیا ماحول
ہاں پہلے دن تو میں بھی بہت گھبراہ ہوئی تھی لیکن دھیرے دھیرے اسکول میں دوسرے گھر بن گیا
اسکولس کی تعلیم حاصل کرنے کی جگہ نہیں ہوتی بلکہ یہاں انسان ادب تہذیب اور ڈسپ سلن بھی سیکھتا ہے
بالکل اگر اسکول نہ ہوتا تو شاید ہم اتنی چیزیں بھی کبھی نہ سیکھ پاتے ٹیچرس ہمیں صرف کتاب علم نہیں دیتی بلکہ اچھے انسان بننے کی تعلیم بھی دیتی ہے
جی ہاں میرے خیال میں اسکول لائف کا سب سے خوبصورت حصہ دوست ہی ہوتا ہے دوست ہمارے ہر سکھ دکھ میں ساتھ دیتے ہیں
میں بھی اسی بات سے متفق ہوں اسکول کی دوستی اکثر پوری زندگی یاد رہتی ہے ہم ان کے ساتھ ہنستے ہیں کھیلتے ہیں اور پڑھائی بھی کرتے ہیں
س
مجھے سائنس بہت پسند ہے مجھے مجھے نئی چیزوں کے بارے میں جاننے کا شوق ہے تمہارا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے
مجھے اردو اور انگلش دونوں پسند ہے مجھے کہانیاں اور مز زضامین پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے
اچھی بات ہے ہر اسٹوڈنٹ کا اپنا ایک پسندیدہ سبجیکٹ ہوتا ہے اسی طرح ہر کسی کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے
جی ہاں اسکول میں اسمبلی کا وقت بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے سب اسٹوڈینٹس ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور دن کا آغاز ڈسپلن کے ساتھ کرتے ہیں
ہاں اسمبلی سے ہمیں وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کا درث ملتا ہے
اسکول کی یونیفارم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے
یونیفارم بہت بہت ضروری ہوتا ہیں اس سے سب اسٹوڈینٹس برابر نظر آتے ہیں اور اسکول میں ایک نظام پیدا ہوتا ہے
بالکل یونیفارم ہمیں اسکول کی پہچان بھی دیتی ہے
مجھے لنچ بریک بھی بہت پسند ہے پڑھائی کے درمیان تھوڑا آرام مل جاتا ہے اور دوستوں کے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے
ہاں لنچ بریک میں سب اپنا اپنا کھانا شیئر کرتے ہیں یہ لمحے بہت یادگار ہوتے ہیں
کیا تم نے کبھی اسکول کی کسی کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا
جی ہاں میں نے اسپیچ کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا اور دوسری پوزیشن حاصل کی تھی
واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے میں نے ایک مرتبہ سائنس اگزیبیشن میں حصہ لیا تھا
ٹھیک اسکول کمپٹیشن سے اسٹوڈنٹس کا کانفیڈنس بڑھتا ہے اور ان کی صلاحیتیں سامنے آتی ہیں
بالکل اسی لیے ٹیچرس ہمیں ہمیشہ کمپٹیشن میں حصہ لینے کی حوصلہف افزائی کرتے ہیں
اسکول ٹرپس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے
مجھے اسکول ٹرپس بہت پسند ہوتی ہے ہم نے جگہوں کو دیکھتے ہیں اور مزے بھی کرتے ہیں
میں نے بھی اسکول کے ساتھ ایک ہسٹوریکل پلیس کا ٹور کیا تھا وہاں سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا
اسکول لائف میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ غیر تعلیمی سرگرمیوں بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں
بالکل اسپورٹس ڈبیٹس اور کلچرل پروگرامس اسٹوڈینٹس کی شخصیت کو مضبوط بناات ت ہیں
تمہارا فیوریٹ اسکول گیم کون سی ہے
مجھے بیڈمنٹن پسند ہے تمہیں
مجھے کرکٹ بہت پسند ہے
اسپورٹس سے صحت بھی اچھی رہتی ہے اور ٹیم ورک کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے
صحیح کہا اسکول ہمیں مل جل کر کام کرنا سکھاتی ہے
مجھے اپنے ٹیچرس کی محنت دیکھ کر ہمیشہ حیرانی ہوتی ہے وہ کتنی لگن سے ہمیں پڑھاتے ہیں
ٹیچرس واقعی قابل احترام ہوتے ہیں ان کی محنت کی وجہ سے ہی ہم علم حاصل کرتے ہیں
اسی لیے ہمیں اپنے ٹیچرز کا ہمیشہ احترام کرنا چاہیے
ہ بالکل ٹیچرس کا مقام آاں آپ کے بعات سب سے بلند مانا جاتا ہے
جی ہاں اگزام کا نام سنتے ہی مجھے تھوڑی ٹینشن ہونے لگتی ہے
مجھے بھی لیکن اگر پورے سال محنت کی جائے تو ایگزامس مشکل نہیں لگتے
صحیح کہا ریگولر سٹڈی سے ایگزامز آسان ہو جاتے ہیں
جی بالکل اسکول لائف کا ایک اور خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہاں ہم ذمہ داری سیکھتے ہیں
جی ہاں ہوم ورک کرنا وقت پر اسکول آنا اور اسائنمنٹس کمپلیٹ کرنا ہمیں ذمہ دار بناتا ہے
مجھے اسکول کی لائبریری بھی بہت پسند ہے
لائبریری علم کا خزانہ ہوتی ہے وہاں سے ہمیں بہت سی معلومات ملتی ہے
کتابیں انسان کی سب سے اچھی دوستی ہوتی ہے
ہاں جی بالکل کتابیں ہمیں نئے خیالات اور نئی دنیا ئی سے متعارف کرواتی ہیں
آج کل ٹیکنالوجی بھی اسکول لائف کا اہم حصہ بن گئی ہے
ہاں کمپیوٹرز اور اسمارٹ کلاسز کی وجہ سے پڑھائی اور بھی دلچسپ ہو گئی ہے
لیکن ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے
ہاں جی بالکل اگر ہم صرف موبائل فونس میں م وف رہے تو پڑھائی م متاثر ہو سکتی ہے
اسکول ہمیں بیلنس رکھنا سکھاتی ہے
جی ہاں تمہارے نزدیک اسکول لائف کا سب سے یادگار لمحہ کیا ہے
میرے لیے اینول فنکشن بہت یادگار تھا میں نے اسٹیج پر پرفارمنس دی تھی اور سب سے تالیاں سب نے تالیاں بجائی تھھی
واہ میرے لیے فیئر ویل پارٹی کا دن یاد تھا سب دوست مل کر تصویریں لے رہے تھے اور پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے
اسکول لائف کا یہ لمحہ کبھی بلایا نہیں جاسکتا
بالکل جب ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں تو اسکول کی یادیں اور بھی قیمتی لگنے لگتی ہیں
جی جی جی اسکول ہمیں صرف علم نہیں دیتا بلکہ زندگی جینے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے
ہاں یہاں ہم سچ بولنا محنت کرنا اردو دوسروں کا احترام کرنا سیکھتے ہیں
اسکول میں ہر دن کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے
یہ بہت صحیح بات کہی آپ نے اسی لیے اسکول کو تعلیم کا مرکز کہا جاتا ہے
اگر اسکول نہ ہوتے تو معاشرے کی ترقی ممکن نہیں ہوتی
جی ہاں بالکل تعلیم کی وہ روشنی ہے جو جہالت کے اندھیروں کو دور کرتی ہے
ہر اسٹوڈنٹ کو اپنی اسکول لائف کی قدر کرنی چاہئے
ہاں اور ہر لمحے سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے
مجھے یقین ہے کہ آج سے کئی سال بعد بھی ہم اسکول کے دنوں کو یاد کر کے مسکریں گے
ضرور اسکول لائف انسان کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور بے فکر دور ہے
اسی لیے کہ ہیں ن کہ اسکول کی یادیں کبھی پرانی نہیں ہوتی ہے اسکول کی یادیں ہمیں ہمیشہ دماغ میں رہتی ہے اور ہمیں اسکول کی بھی یاد بہت زیادہ آتی ہے
جی ہاں بالکل صحیح چلو آج کی گفتگو سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ اسکول لائف ہمیں علم دوستی ڈسپلن اور زندگی کے اہم اصول سکھاتی ہے
اور یہ بھی کہ ہمیں اپنے اسکول ٹیچرس اور دوسروں دوستوں کی قدر کرنی چاہیے
جی ہاں اسکول لائف ہماری زندگی کا اہم حصہ ہوتا ہے
ہاں ہاں ہمارے اسکول لائف مطلب ہمارے اسکول لائف کی یادیں ہمیں کبھی نہیں بھولتی ہے کیونکہ ہم نے اسکول میں بہت کھیلا ہوتا ہے مطلب ہمارے اسکول میں بہت ساری میموریز یادیں ہوتی ہے جو ہم کبھی بھول ہی نہیں پاتے ہیں جب ہمارا فیئر ویل تھا نا تب بھی ہمیں بہت مزہ آیا تھا ہمیں ابھی بھی اس کی مطلب یادیں دماغ میں ہی ہے
جی ہاں یہ بہت زیادہ ضروری رول ادا کرتا ہے کہ انسان کی زندگی میں
اور آپ بتاؤ
اور اسکولول لائف کی جی ہاں میں جاتی ہوں آپ جاتی ہوں
ہاں ہاں میں بھی تو جاتی ہوں لیکن اسکولس اور یہ مطلب ہائر کلاسز میں بہت زیادہ فرق ہوتا اسکولس میں تو بہت زیادہ مز مزہ تھا آج اتنا مزہ نہیں ہے جتنا ہمارے اسکول میں مزہ تھا
جی ہاں دسویں جماعت تک بہت مزیدد ہے جب سے ہائر سیکنڈری میں آئے ہیں اتنا اسکول جانے میں انٹرسٹ ہی نہیں رہا ہے
ہاں ہاں جب تک ہم دسویں جان تک اسکول جاتے تھے وہاں پہ بہت زیادہ مزے ہوتے تھے کیونکہ ہم ٹیچرس کے حکم سے نکلتے تھے آتے تھے تب ہمیں اتنی چھوٹ نہیں ہوتی تھی ابھی ہمیں اتنا یہ مطلب نا ابھی ہم اسکول میں ایسے ہی ہو ہیں لیکن پھر بھی مزہ نہیں ہوتا
جی ہاں بالکل صحیح تب روک ٹوک تھی تو بھی مزہ تھا اب روک ٹوک نہیں ہے لیکن پھر بھی مزہ نہیں آتا
ہاں اب ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے اسکول ٹیچر دوستوں کی قدر کرنی چاہیے
جی ہاں اب دوستی تو ہمارے پاس ہے
ہاں اللہ حافظ پھر کسی نئے موضوع پر بات کریں گے
ٹھیک ہے اللہ حافظ